ہیلو
ہیلو
ہاں آواز آ رہی صاف
ہاں صاف آواز آ رہی ہے
ہوں کیا کر رہی تھی
بس ناشتہ پانی ہو رہا تھا
اچھا اچھا ہم نے بھی اورحان کا اسکول میں جو داخلہ کرا دیا ہے ابھی چھوڑ کر آئے ہیں
اچھا کیا
بچوں کی طبیعت ٹھیک ہے اور طیفر حمدان کی
ہاں اب تو پہلے سے ٹھیک ہے آئی کچھ دوائ
اچھا آواز تھوڑی جو ہے سلو آ رہی ہے دھیرے آ رہی مطلب
ہاں کچھ نیٹورک شاید دقت ہو رہی ہے
ہاں ہاں مما کیا کر رہی
امی بھی بیٹھی ہیں ناشتہ کر کے بیٹھی ہیں ابھی ہاں
اچھا اچھا بازار تو نہیں جاؤ گی
بازار آج تو نہیں جانا ہے اگر کچھ منگانا ہو
ہاں کچھ سبزیاں سوچ رہے تھے منگا لیتے
ہاں تو بتا دینا شام تک جائیں گے تو لا دیں گے
ہاں امما جو آم لائ تھی بہت اچھی ہیں وہ
اچھا
کل ہم نے بہت سے کھاے بہت ذائقہ ہے ان میں مٹھاس بھی بہت اچھی ہے
ہاں ہاں وہ ایک دم تازے آم تھے
ہاں ہاں بہت اچھے تھے
ہوں اور کیا ہو رہا تھا کھانے میں آج یرف دال کہہ رہے تھے طبیعت ٹھیک نہیں تو کہہ رہے تھے ہلکا کا کھانا کچھ بنا لیجیے گا
ہاں
تو دال روٹی سوچ رہے تھے بنا لیں گے ہاں یا تو دال چاول بنا لیں گے
ہاں یا جو ہے ارہر کی دال بناؤ مگر اس میں ہرا مرچ تھوڑا سا ڈال دو لال مرچا کم ڈالو
ہاں نہیں لال مرچ نہیں ڈالیں گے ہرا مرچ اور لہسن ڈال کر کے بنا لیں گے
لال مرچ بالکل سرخ ہو جاتی ہے وہ اور ایسے جو ہے تھوڑا ہرے مرچیں نقصان نہیں کریں گے
ہاں وہ لال مرچی کی سرخی الگ ہی دکھتی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے
ہوں ہاں لیکن جو ہے صحت کے لیے فائدے مند یہی ہے ہرا مرچا
ہاں صحت کے لیے فائدے مند ہے تبھی تو ہرا مرچا ڈالیں گے کہن لوگوں کو نقصان بھی نہیں کرے گا
ہوں ہوں اور مامو لو کی طبیعت ٹھیک ہے
ہاں ہاںاں اللہ کا شکر اب پہلے سے بہتر ہے تم ناشتہ کر چکی
ہاں ناشتہ ہم نے کر لیا ابھی جو ہے اوپر چھت پر کل بارش ہوئی تو وہ کوڑا بہت آ گیا تھا ہم نے ان سے کہا کہ جو ہے صاف کرنے چلے گاؤ توم سے کہیں تم ہمیں اٹھانے کا ہی جو ہے انتظار کر رہی تھی
ہاں تم سیڑھیاں کم چڑھنا
ہاں ڈھال جو ہے انوں نے غلط بنائی ہے ڈھال ادھر کو کر دی ہے ادھر کی کم کری ہے ہاں ڈھال صحیح ہوتی تو پانی ادھر اپنے آپ سے نکلتا رہتا ادھر بھر ادھر کا کم نکلتا ہے اور بارش کا موسم ہی چل رہا ہے سب ہاں بارش کا موسم ہی بالکل چل رہا ہے
ہاں اب موسم اچھا ہو گیا ہے
ہاں آج صبح چھوڑنے جب جا رہے تھے تو بہت اچھی ٹھنڈی ہوا تھی
ہاں ہاں ماحول ایک دم خوشنما ہو گیا
ہاں اور ہان ہلکا ہلکا روئے تھے آج لیکن چپ گئے پھر وہاں جا کے اب جانے لگے گا ایک تو ان کے کلاس میں جو شیشہ لگے ہیں کالے اور سفید وہ ہم لوگ کو جب جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو اور دکھ ہوتا کہتا کہ جو ہے آپ لوگ جا رہے تھے میں نے دیکھا تھا
ہاں یہ وہاں سے بیٹھ کے دیکھ لیتا ہے
ہاں وہ کالے شیشے ہوتے ہیں ہم لوگ کو باہر سے دکھتا بھی تو نہیں ہے
نہیں باہر سے نہیں دکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے باہر اندر سے
ہممم تو وہی ہم نے کہا کہ جی دیکھو اب یہ رونے لگتے ہیں لیکن جو ہے ہم لوگ واپس جب چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو خوش ہو تو جیسے اب پہلے ہمیں بہت پکڑ رہا تھا کھینچ رہا تھا اب آج جو ہے گیا تو وہ مطلب اندر جو ہے کلاس کے پاس ہی کہیں پاپا سے کہیے گا مجھے جلدی لینے آجائیں
اچھا
ہممم
بتائیں اس کا دل لگا رہتا ہے کرم میں
ہاں بوا جی جو تھیں تو ان سے ہم نے کہا ہم نے کہا کہ جو ہے ان کو جلدی جو ہے بھیجیے گا پھر ہم نے ان سے بتا دی ہم نے ہم جھوٹ موٹ کہہ رہے تھے
اچھا ہاں اس کے سامنے
ان کے سام کے سامنے کہہ دیا نہیں تو اب ساڑھے گیارہ بجے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے
اچھا اچھا تو ٹائم پہ چلی جایا کرو لے آیا کرو اسے
نہیں تو اب کل ہم یہ اکیلے چلے گئے تھے لے آئے تھے
ہاں
آج ہے ہم کیا کریں اب جا کر کے ہم چھوڑنے چلے آتے ہیں کہ روئے ہوئے گا تو ہم چھوڑ کے آ جائیں گے
ہاں ہاں نہیں اکرم سے کہنا وقت پہ پہنچ جائے تو صحیح وقت پہ پہنچ جائیں گے تو روئے گا نہیں
ہاں تو یہ چلے جائیں گے جیسے اسکول چھوٹنے کا وقت ہوگا یا چلے جائیں گے
ہاں
تو پہلے کہتے میں پاپا کی بنا رہ نہیں پاتا ہوں پھر کہنے مما مجھے آپ کی یاد آتی ہے
ہاں ابھی نیا نیا جانا شروع کیا ہے نا
ہاں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے لیکن اب پہلے سے فرق ہے آج جیسے کل اس نے کچھ ناشتے میں کچھ بھی کھایا نہیں تھا آج تھوڑا بہت کھا لیا
ہاں کچھ اس کو بنا کے بھی باندھ دینا
نہیں تو نہ روز ٹیفن باندھ دیتے ہیں صبح جو ہے پراٹھے بناتے ہیں تو صبح پرا پراٹھا کھاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے وہ پراٹھا اج کل تو کچھ کھایا نہیں کل غصہ ہو گئے تھے بہت کہنے میں ایک نوالا بھی نہیں کھاؤں گا
ہاں نہیں صبح کچھ اس کے پسند کا بنا دیا کروں
نہیں تو پراٹھا تو اس کو پسند ہے کباب بھی پسند کباب رکھا تب وہ تل کے دیا تو ہم نے تھوڑا سا آج کھایا
ہمم
اس کے بعد جو ہے کہیے گا نہیں کھاؤں گا میں تو ہم نے پھر فنگر آلو وہی جو ہے آلو کے مہین مہین سے کاٹ کے چپس تل کے دیے اور وہ ڈونٹ لائے وہ ان کو دیا تو خوش ہو گئے تھے چلے گئے تھے وہاں گاڑی سے اترے تو ہم نے کہا وہ کہنے نہیں میں نہیں جاؤں گا ہم نے کہ نہیں آج پھر ہم نے ان کو بوتل پہنا ان کو گودی لیا چلے گئے
ہاں وہیں بیٹھ گیا ہوگا
ہممم بھاری وزن اٹھانا تو ایسے منع ہے لیکن اب ان کو گودی ذرا سا تھا ہم نے کہا لے لیں ہلکا سا رونے لگے ہم نے کہ ہمیں پیار کروں تو ہمیں پیار بھی کر لیے ارے ان کا دل بہت ملائم ہے وہ رونے لگے گا تو یہ تو اور زیادہ وہ ہو جائیں گے اسی لیے نہیں جاتے ہیں یہ
ہاں ہاں کرم نرم دل تو بہت ہیں
ہاں وہی چیز تو اور تبھی سے وہاں پھر میم ان کی ملی
ہمم
تو انہوں نے لے لیا وہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ لوگ وہ وہ کہہ رہی تھیں کہ جب آپ لوگ چلے جاتے ہیں یا چپ جاتے ہیں اور فر جب چھٹی میں لینےجاؤ تو ماشاء اللہ خوش ہوتے ہیں اور جو ہے ہم لوگ کی طرف بھاگ تے بھی نہیں ہے اگر بچہ پریشان ہو تو پیرنٹس کو دیکھ کے فورا مطلب ماں باپ کو دیکھ کے فورا بھاگے لیکن جو ہے یہ بھاگتے نہیں ہیں بیٹھے رہتے ہیں جب جیسے پانچ منٹ پہلے پہنچ جاؤ وقت سے پہلے تو فر جو ہے یہ مطلب جو ہے بیٹھ ٹھے رہتے ہیں جب چھٹی ہوتی ہے تبھی نکلتے ہیں
ہاں تو صحیح ہے یہ عادت پڑ جائے گی اس کی
ہاں ان کی کلاس میں روز ان کی میم جو ہے کچھ نہ کچھ پڑھاتی رہتی ہیں ایکٹیویٹی کراتی ہیں کل اسکول کا کام ہم کرا رہے ے تو کہہ رہے تھے فر میں فون دیکھوں گا ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ کل جلدی بھی سو گیا تھا
نہیں ٹھیک ہے جلدی سو جائے گا تو صبح جلدی اٹھے گا
ہاں دوپہر میں بھی سو جاتا ہے اب دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے
ہاں تو ٹھیک ہے دوپہر میں بھی تھوڑی دیر سو لے گا اور شام کا ٹائم اس اس کو جو ہے اسکول کا ورک جو ہے وہ کرا دینا
ہمم کل تو بہت غصے میں گیا تھا آج تو صحیح موڈ تھا کہہ رہا مجھے روز روز بھیجتی ہو ہم نے کا روز ہی جانا پڑے گا اب لیکن کل کل جمعہ ہے جمعے سے نیچے اتوار کو فر چھٹی رہے گی ان کی
کل اور جانا ہے بس
ہمم پھر چھٹی رہے گی تو اپنا صبح دیر تک سو لیں گے
ہمم
آج تو اٹھ گئے تھے
ہفتے کے دن اور اتوار کے دن کی چھٹی رہتی ہے
ہمم دو دن چھٹی رہتی ہے
ہاں
اب آج جمعرات ہے کل جمعہ اور جائیں گے
ہاں
پھر جو ہے ان کا چھٹی رہے گی دو دن
ہاں ٹھیک ہے چھوٹا ہے رے تھوڑا آرام مل جائے گا
ہمم کہہ رہا تھا کہ جو ہے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے ہم نے کہا چہے چلے جاؤ وہ جنب پی جو ہے آپا وہاں گئیں اور رفت لوگ سب لوگ ابرا وہاں چلی گئیں
اچھا
ہمم رفت کا بھی کچھ کام آ گیا نہیں تو فر وہ دوائی لینے گئی تھیں نہ تو شاید دوائی لے کر کے واپس آ گئیں
اچھا اچھا
ہمم کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو وہی
ہاں
دوائی لینے کے لیے گئی تھی
ہاں تو آ گئی ہوں گی دوائی لے کے
پھر تھوڑی دیر بیٹھی گی ذکی تو ہوتا ہی ہے ناشتہ پانی وہ لگا ہی دیتے ہے چائے بنا دیتا ہے ہاں تو پھر جو ہے ناشتہ ہم کہہ رہے تھے ادھر آ جائیے میری طرف لیکن جو ہے وہ آئ ہی نہیں
ہاں ادھر آ جاتی تم ناشتہ پانی کرا دیتی
نہیں ہاں میری طرف آجاتی ہیں لیکن وہی ہے کہ دوری پڑتی کمن میں ان کے یوں ہی درد ہوتی ہے
ہوں کمر میں درد تو بہت ہوتی ہے ابھی
میرے گھٹنے میں بہت درد ہو رہی جیسے بڑھاپے میں نہیں ہوتا کہ ہڈیوں میں کمزوری ہو گئی ہاں جب کہ ڈاکٹر نے کیلسیم والی دوائ چلائی ہیں
ھم تم دال مکھانے کھاؤ
اچھی خوراک لیتے ہیں لیکن تب بھی دال مکھانے بھی کھاتے ہیں
دال مکھانے دودھ میں دودھ میں بہت طاقت
لیکن جو ہے پتہ نہیں کہ جو ہے
دال مکھانہ تو جو ہے کیلشیم سے بھر پور ہے
ہاں جسمانی
بہت فائدے مند ہے ہاں ہاں جسمانی کمزوری تو ہے تمہیں دال مکھانے اور کھجورے کھجوریں خون کو بہت بڑھاتی ہیں
کھجور لیکن اتنی کھائے کہ من بھر گیا اب من نہیں کرتا ایک تو پتا ہے کوی چیز دل ہی نہیں چاہتا کھانے کا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بہت دل کرتا ہو یا کسی چیز کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہو
وہ کھایا بہت ہے اور اثر کچھ بھی نہیں کیا ہے
ہاں لیکن اس بار جو ہے دوائی کا اثر ہو گیا ہے ہاں اس بار جو ہے تھوڑا خون بڑھ گیا ہے
ہاں تو اپنا بہت اچھے سے دھیان رکھنا جسمانی کمزوری نہ آنے پائے
ہاں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لگ کمزوری سی لگتی ہے باقی کھاتے پیتے سب رہتے ہیں پھل ول بھی لا کے دیتے ہیں میٹھے بھی رہتے ہیں سب ذائقے دار اچھے لیکن وہی ہے کہ
ایک ایپل جو ایک سیب ہے وہ روز کھایا کرو
ہاں سیب سیب اور انار کا پتا کیا ہوا جیسے سیب لائے انار لائے سیب لائے انار لائے دو تین بار جلدی جلدی کھائے میرا من ہی بھر گیا ا نہیں اور ہاں مطلب پہلے ایسا تھا کہ جو ہے جیسے بہت دل چاہتا تھا ہاں ابھی تو آم بہت سے رکھے تو ہم نے منگائے نہیں ہم نے کہا پھر آم خراب ہونے لگیں گے
نہیں آم کھا لو آم میں بھی بہت طاقت ہوتی ہے
ہاں تو آم تو اچھے لگ رہے ہیں آم ہی کھا رہے ہیں صرف
ہاں ہاں آم بہت فائدے مند ہے ٹھیک ٹھیک ہاں اپنا خیال رکھنا ہاں اللہ حافظ اللہ حا فظ